السلام علیکم
اور امی ابو سب خیریت
سب کہریت آپ بتائیے کیسے ہیں آپ کے امی ابو اور
ہاں جی سب خیریتیں ہیں آپ کی تو آئے
چلو دعا رہے سب کی سب خیریت رہی اور میں نے کہا چلو آپ سے ایک ٹاپک ڈسک کرتے ہیں کہ پانی کی اہمیت مطلب پانی کی اہمیت ہماری زندگی میں کتنی ہے اس ٹاپک پہ ہم ایک دوسرے سے ڈسکس کرتے ہیں کہ پانی کی کتنی اہمیت ہے بتائیے آپ کو کیا لگتا ہے کہ پانی کی کتنی اہمیت ہے ہماری زندگی میں
پانی کی ہمارے ہماری زندگی میں بہت اہمیت ہے جیسے کہ پانی کے بغیر بغیر ہمارے جیون میں کچھ نہیں ہے آپ نے دیکھا ہوگا پانی نہیں ہوگا تو کچھ اچی نہیں ہے پانی کے بغیر جی سکتے ہیں کیا نہیں ہیلو
ہاں جی ہاں جی بولیے
ہاں جی تو پانی ہمارے جیون میں بہت مہتوپورن ہے پانی کے بغیر ہمارا جیون کچھ نہیں ہے نشٹ ہے
ہاں یہ تو ہے ہی کیونکہ دیکھو پانی جو ہے وہ ایک طرح سےاللہ تعالی کی بہت بڑی رحمت ہے ہمارے اوپر دیکو کیونکہ یہ بگوان کا دیا ہوا اللہ کا دیا ہوا ایک نیک وہی ہے نا کیوںکہ مطلب ا مطلب ہمیں اللہ تعالی کی دی ہوئی ایک تحفہ ہے کہنے کا مطلب میری طرف
وہ تو ہے اللہ تعالی کی تو پائی ہے ایک طرح سے جو ہم سے گزارا کر رہے ہیں اپنا جیون چلا رہے ہیں وہ اللہ تعالی نے ایک طوفہ ہی دیا ہے ہمارے لیے
ہاں ہاں کیونکہ دنیا میں جو موجود ہر زندہ شخص جو بھی شخص ہے وہ پانی پر ہی مناصر ہے مطلب اس کی جو زندگی ہے وہ پوری پانی پہ ہی مناصر زندہ ہے وہ کیونکہ آپ ہاں جی ہاں جی آواز نہیں آ رہی آواز
ہاں جی ہاں جی آ رہی ہے آواز آ رہی ہے بولو
ہاں میں یہ بول رہی تھی کہ جو آج کل کے ٹائم ہر زندہ مخلوق جو ہر انسان ہے اس کی زندگی جو ہے وہ پانی پر ہی مناصر ہے نا کیونکہ پانی ہم بنا کھانا کھائے تو رہ سکتے ہیں پر بنا پانی کہ ہم مناسب نہیں ہے زندہ نہیں ہے زندگی نہیں ہے ہماری جو کوئی انسان ہے جانور ہے
ہاں ہاں وہ تو پانی کے بغیر پانی ہوگا تبھی جی پائیں گے نہیں ویسے تو پانی کے بغیر کچھ نہیں
ہاں کیونکہ انسان جانور جو پرندے ہیں اور پودے سبھی کو زندہ رہنے کے لیے پانی کی ضرورت ہے نا آپ نے کبھی دھیان دیا ہو تو کوئی بھی ہمیں دکھتا ہے اگر ہمیں گھر کا کم کرنا ہے کوئی بھی کچھ کرنا ہے تو بنا پانی کے ہم نہیں کر سکتے نا
وہ تو ہے آپ نے دیکھا ہوا کہ آج کل کے یوا پانی کو بھی زیادہ طرح سے خرچ کر رہے ہیں اور نشٹ بھی کر رہے ہیں جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوا گاؤں کی طرف پانی کو جیسے کہ بھینسوں کو نہلاتے ہیں یا کچھ بھی چلتا رہتا ہے پالتو اور ویسے بھی پانی کی اب کمی نہیں آ گئی ہے تھوڑی پہلے سے
ہاں پانی تو ہمارے کیونکہ پانی جو ہے جو انسان کی وہ بنیادی ضرورت ہے نا ہماری جو وہ روز مرہ کی ضرورت ہے نا بنیادی ضرورت ہے پر کیا ہوتا ہے پانی کا اگر ہملط غلط استعمال کریں گے تو آنے والے سمے میں ہم لوگوں کے ہم لوگوں کو ہی تکلیف ہوگی
وہ تو ہے ابھی اب بھی تکلیف ہے آپ نے دیکھا ہوا کہیں کہیں جا کر ڈانگ والے چتروں میں پ س ہوتی ہے تب تو فصلیں اچھی طرح سے پیداوار ہوتی ہے کہیں کہیں تو پانی بھی نہیں ہے دیکھنے
ہاں کیونکہ پانی جو ہے وہ ہمارے جسم کے لیے بھی بہت ضروری ہے کیونکہ اگر ہم پانی صحیح ماترا میں اگر ہم پانی کو کرتے ہیں تو اس سے ہمارا شریر جو ہے وہ تندرست رہتا ہے پھرتیلا رہتا ہے مطلب ڈاکٹر اگر آپ نے سنا ہو نا تو ڈاکٹر کے مطابق ہر انسان کو روزانہ مناسب پانی پین ماترا میں پانی پینا چاہیے کیونکہ ڈاکٹر بھی ایک مناسب صرف ماترا طے کرتے ہیں کہ آپ کو تین لیٹر پانی پینا آپ کو چار لیٹر پانی پینا ہے ہے نا کہتے ہیں نا بات کو آپ نے اگر سنا ہوگا تو یہ والی بات
ہاں جی سنا ہے ویسے بھی دیکھا ہے کہ جیسے کہ آپ نے پانی پیتے رہو گے تو ویسے بھی شریر میں انرجی وغیرہ آتی رہتی ہے اور چہرہ کافی کھلا کھلا رہتا ہے اور پانی نہیں پیو تو آپ کا چہرہ سوکھا سا ہو جاتا ہے کبھی کبھی
ہاں مزا جاتا ہے ہمارا رہا نا کیونکہ اس کے اندر جو ضروری تتو ہوتے ہیں وہ سب ختم ہو جاتے ہیں
ویسے بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے کہ گرمیوں میں ہم کھانے سے مطلب کھانا تھوڑا کم کھاتے ہیں ایسے بولتے ہیں کہ کھانا و والیزہ کم کھاؤ پانی زیادہتیے
ہاں یہ تو ہے ہی کیونکہ ہمارے جسم کو غیر جضروری اور نقصان دان نقصان دہ مواد کو بھی باہر نکالتا ہے اگر آپ پانی زیادہ پیتے ہیں تو آپ کا جو جسم ہے وہ غیر جضروری چیزیں پسینے کی طرح مواد کو باہر نکالتا ہے آپ کا بھی دھیان دیجیے گا اور صاف پانی اچھی صحت کی ہلو آواز آ رہی ہے میری
ہاں جی بولو بولو
میں یہ بول رہی ہوں کہ صاف پانی جو ہے اچھی صحت کی مانت ہے اگر ہم گندا آلودہ پانی پییں گے تو ہمیں کئی طرح کی بیماریاں لگ جائیں گی ہاں جی ہاں جی بولیے
وہ تو ہے بیماریاں تو لگتی ہیں جیسے کہ آپ نے دھا ہوا ہے کہیں پر گندہ پانی بڑھا رہتا ہے تو وہاں سے وہاں سے مچھر گھر کی عورت بھی تو آ جاتے ہیں جس سے کہ ہمیں کئی پرکار کا ڈینگو جیسی بیماریاں اتپن ہونے لگتی ہیں
ہاں ڈینگو ہو گیا ٹائفائڈ ہو گیا اور ہیجا ہو گیا دست ہو گیا یہ سب بیماریاں ہمیں گندے پانی سے ہی تو مطلب لگتی ہیں یہ والی ساری بیماری ہمارے کو اس لیے آپ کوشش کرو کہ ہمیشہ آواز نہیں آ رہی میری کیا
ہلو
ہاں جی ہاں جی آواز آ رہی ہے مجھے تو ہاں ہاں آواز نہیں آ رہی ہلو
نہیں تو رہ
ہیلو ہلو آواز آ رہی ہے میری ہلو
ہاں آواز نہیں آ رہی کیا
آ رہی آ رہی ہے آپ کو نہیں آ رہی
ہاں تھوڑا نیٹورک پرابلم ہو جاتی ہے اسی لیے آواز کٹ جاتی ہے
اچھا اچھا میں یہی بول رہی تھی کہ ہر شخص کو صاف پانی پینا چاہیے کیونکہ صاف پانی جو ہے وہ ہمیں بیماریوں سے بچاتا ہے ہمیں تازگی اور
وہ تو ہے آپ نے دیکھا ہوا کہ جی وہ تو ہے انرجی وغیرہ بھی دیتا ہے صاف پانی پینے سے ویسے شریر بھی پھرتیلا ہوتا ہے
ہاں پانی جب پینے کے لیے
کہیں گندگی بری رہتی ہے تو وہاں پر
ہاں ہاں نہیں نہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں گندگی بری رہتی ہے
وہاں پر بھی کئی پرکار کے جیسے کہ مچھر ہوتے ہیں جو مچھروں سے بھی بیماریاں پھیلتی ہیں وہ گھروں کی اور آتے ہیں تو وہ بھی گندگی لے کے آتے ہیں تو بیماریاں اتپن ہوتی ہیں جیسے کہ ڈینگو ملیریا جس سے ہمیں کئی بیماریاں ہو جاتی ہیں
ہاں پانی تو دیکھو کھان کھانا بنانے کے لیے کھانا بنانے کے لیے نہانے کے لیے کپڑے دھونے کے لیےف صفائی کے لیے پانی کا استعمال کرتے ہیں کسان لوگ بھی دیکھا ہوگا آپ نے تو کھیتی باڑی کے لیے پانی کے بنا ممکن نہیں ہے نا کھیتی باڑی بھی تو پانی کے بنا ممکن نہیں ہے کھیتی میں اگر آپ کو پتلیں اگانی ہے تو پانی سخت ضرورت ہوتی ہے نا اگر پانی نہیں پیئیں گے تو فصلیں سوکھ جائیں گی اور کھانے کی کمی پیدا ہوگی
وہ تو ہے پانی پانی وغیرہ کچھ نہیں ہے ویسے بھی آپ نے دیکھا ہوگا اب چیز بھی
ہاں پانی تو ہماری زندگی
وہ تو ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے کہ پانی
پر آپ نے یہ کبھی دھیان دیا ہے کہ دنیا کہ کئی حصوں میں پانی کی کمی ایک بڑا مسئلہ بن چکی ہے اس سے جیسے کئی جگہ جہاں پر زیادہ آبادی ہے جہاں پر پانی کے ہ ہ آبادی بڑھ گئی ہے پانی کا غلط استعمال پانی کے جخھیرے کم ہوتے جا رہی ہیں اس لیے ہم سب کی ذمہواری ہے کہ پانی کو جایا نہ کرے ہمیں نل کھلا نہیں چھوڑنا چاہیے ایک تو
وہ تو ہے نل نل ویسے بھی دیکھنا ہوگا دیکھا ہوگا آپ نے گاؤں کی طرف پانی کو زیادہ ترح سے ویسٹ زیادہ کرتے تے ہیں یوج کم کرتے ہیں
ہاں غیر ذمےوار ہے نا لوگ غیر ذمےواری ہوتی ہے
کیونکہ آپ نے دیکھا ہوا کہ جیسے کہ ندی والے چھیتر میں آپ نے دیکھا ہو گندگی بھی پھیلاتے رہتے ہیں بھینسوں کو نہلانے لے گئے پانی کا صحیح طرح سے استعمال بھی نہیں کرتے ہیں
ہاں پانی کا استعمال سوچ سمجھ کر ہی کرنا چاہیے آپ کو آپ اپنے گھر میں کبھی بھی جب نل کھلا نہ چھوڑے اگر برش کر رہے ہیں دانتوں کو دانت منجن کر رہے ہیں تو گلاس میں پا نی لےینا نلکا چلا کے کولا نہ چوڑے نا اس لیے کہ یہی آخ میں یہی کہنا ضرور ہوگا کہ پانی جو زندگی کا ایک بنیادی حصہ ہے اس کے بنا نہ ہماری زندگی جو ہے وہ ادھوری ہے کیونکہ بنا پانی کے ہماری زندگی میں کچھ نہیں ہے ان
آپ نے ویسے بھی دیکھا ہوگا کہ وہ تو ہے پانی ہمارے جیون کے لیے ایک انمول توپ
ہاں بخش ہے ہم لوگوں کو نا یہ چیز مطلب اللہ تعالی کی ایک دین ہے نا ہماری تو مطلب اس کو ہمیں انمول طور پر سمجھ کر اس کی دیکھ ریکھ کرنی چاہیے کہ آگے آنے والے سمے میں ہماری جو پوچھتے آئیں گی ان کو کوئی تکلیف نہ ہو اس کی ہمیں حفاظت کرنی چاہیے نا کیونکہ اگر ہم آج پانی بچائیں گے تو آنے والی نسلوں کو قیمتی نعمت اٹھا پائیں گے نا تبھی انسان کا فرض ہے کہ وہ پانی کی قدر کرے اور اس کو جیا ن جانے مطلب خراب نہ کریں چلو آپ سے بات کر کر بہت اچھا اچھا لگا خدا حافظ ملتے ہیں
خدا حافظ ٹھ